اسلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی خیریت آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور موسم کیسا ہے ادھر
ہاں جی آ ہاں بہترین اچھا چل رہے ہو ہاں
اوڑ مطلب اوڑ کیا کر رہے ہو ابھی
ابھی بیٹھے تھے
اچھا
چائے پانی ہو گئی اب وہ کھانا بنا رہے کچھ ایسا چٹکارا ہاں
اچھا کیا
وڑا پاؤ بنایا اپ نے
بڑا پاؤ بڑا پاؤ نہیں بنایا میں نے ہاں بنایا تھا ایک ابار ہاں بنایا تھا
ہاں
جی
تو ا آپ کو آتی ہے ریسپی اس کی کے بتاؤ
آپ بتاؤ آپ بتاؤ
ہاں آلو لینا ہے
ہاں
اور آلو کو ابال لینا ہے مطلب آپ کے حساب سے ابال لینا اکا اکالو
جی جی
اس کو ابال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہری مرچی لینا ہے لہسن لینا رائی کڑی پتا یہ سب لینا ہے بیسن لین ہے ہلدی لےگئے اور وہ پاؤ آتا ہے نا مارکیٹ میں بولیں گے ہاں بہت سمپل سی ریسیپیز
اچھا اچھا جی بولیے
پھر وہ چلنا ہے اس کے اوپر کا جو چھلتا ہے اس کو چلنا ہے پھر اس کو مست تلنا ہے مطلب آپ جیسے وہ اس کی مشین بھی آتی نا
اس میں مطلب میس کرنا ہے نا اسے اچھے سے ملا کے کرنا ہے نا
ہاں اس کو میش کرنا ہے اس کا چھلکا نکال کر میش کرنا ہے پھر مرچی رائی اور جو اور مسالے ہے نا
ہاں ہاں
ہاں اس کو سب جیسے بھوننا ہے
اچھا ہاں
ہاں اور اس کے بعد میں آلو کے گولے بنانے ہیں
جی
اس کے بعد میں بیسن کو مطلب اس کا گاڑھا گھول بنا لا ہے بیسن کا ایک کٹوری میں لینا ایک پیالی میں اس میں جیسے پانی ڈال کر اس گاڑھا مطلب گھول بنا لینا ہے اور آلو گھولے میں ڈبونا ہے ٹھیک ہے
وکے جی
اور اس کے بعد میں پاؤ کے اندر رکھ کر اس کو چٹنی کے ساتھ مطلب املی کی چٹنی لکڑو اور کوئی بھی ایسی چٹنی آتی نا مارکیٹ بہت ساری چٹنیں آتی وہ ڈال کر جیسی سوس ہوا ٹماٹر سوس یہ سب سوس ڈال کر مطلب کھانا ہے
اچھا
کیسے بنا تے ہو
میں بھی مطلب وہی آلو کو پہلے ابال لیتی ہوں
ہاں
ابالنے کے بعد ویسے کیا کرتی ہوں جیسے مطلب اسے اچھے سے میس کر لیا اچھے سے ملا لیتی ہوں پھر اس میں سارے مسالے ڈالتی ہوں جیسے دھنیا تھوڑا سا ہلدی نمک لال مرچ کالی مرچ تھوڑا ڈالتی ہوں ہلکے ہلکے سبھی مسالے ڈالنے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے میس کرنا ہے ٹھیک ہے میچ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے اس کی گولی بنا لینا ہے ٹھیک ہے گولی بنا کر آپ کیا کرو گے دیکھان کرے ہاں بولے وہ جیسے مطلب اسے کیا کرنا ہے گولی بنانا ہے ٹھیک کیا گولی ٹائپ کا یا پھر اب اس سے چپتا وہ جو مطلب کہ بگیا ٹائپ کا بناتے اسے گول گول موٹر رہتا تھوڑا اور اس کو بنا لینا ہے پھر اسے ادھر کیا کرنا ہے بیسن گھولنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
بیسن کھول کے آپ کو کیا کرنا اس سے نا اچھے سے مطلب اس میں نمک ہلدی تھوڑا تھوڑا ہلکا وی دھنیا ہری مرچ یہ سب ساری چیزیں سارے مس مسالے ہلکے ہلکے تھوڑے سے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ڈال کے آپ کو کیا کرنا ہے اسے اچھے سے گھول لینا ہے گھولنے کے بعد پھر کڑھائی لینا ہے کڑھائی لینے کے بعد اسے مطلب کہ تیل گرم کرنا گرم کرنے کے بعد اس اس گریوی میں اس مطلب وہ جو یہ ٹکی بنائی تھی اس کو ڈالنا ہے اور پھر اس کو مطلب فرائی کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے
آپ نے ہاں اچھا آپ نے پورن کھولی ہاں
جی جتنے سارے
کھالے
جتنے سارے مطلب کہ ہے اسے مطلب کہ اچھے سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے مرچائی مرچی جو آتی ہے ہری مرچی اسے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑا سا نا یہ لینا ہے کیا یہ اس کا چورن جو مطلب بیسن جو بنایا ہے میں نے اس کا چورن تھوڑا سا بنانا ہے ٹھیک ہے اس میں چورن میں مطلب کہ ہری مرچ اور دھنیا پتا یہ سب چیز ڈال کے اسے پیسنا ہے سوکھا والا پیسنا ہے ٹھیک ہے جو سوکھا ہونا چاہیے اسے پیس لینا ہے پھر ایک پاؤ لینا ہے بڑا پاؤ ٹھیک ہے
ہوں
ا بڑا پاؤ لوگے اس میں کیا کرنا پہلے چٹنی ہری چٹنی جو مطلب اگر ہری چٹنی چاہو تو ہری چٹنی لگا سکتے ہو یا ریڈ والی جو آتی ہے مرچی والی وہ بھی لگا سکتے تو ٹھیک ہے وہ لگا کے پھر اس کے بع اس میں وہ جو چورن ب نایا اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈال کے آپ کو کیا کرنا ہے ہاں جیسے وہ ٹکی جو بنائی تھی اسے ڈالنا ہے ٹھیک ہے ڈال کے پھر اسے چٹنی کے ساتھ مطلب سرو کرو اسے کھا کے مطلب کہ دیکھو ٹرائی کرو ایک بار مطلب طریقے سے بھی اچ اچھے سے بنتی ہے سمجھے
ہاں اچھا
جی
اچھا لگتا ہے بنائے ہو آپ یہ اور یہ مارکیٹ میں بھی ملتا ہے اور ایسے گھر میں بنا ہو تو اچھا لگتا ہے
ہاں گھر پہ اور ٹیسٹی بنتا ہے اور اپنے طریقے سے بناؤ گے تو اس میں ٹیسٹی لگے گا مطلب کہ خراب نہیں لگے گا
ہاں مغرب کیا اذان رہی وہاں پر
نہیں یہ عشاء کیا ازان ہو رہی ہے
اتنی جلدی
جی
ہوں
اچھا اور کیا بنائے ابھی آپ کیا بنائے کھانا
جیسے آپ میں م توو کا مطلب کہ بڑا بنا ہ میں تو بڑا مطلب وہاں میجو کا بڑا بنتا ہے جیسے وہ گول گول رہتا ہے اس کے بیچ بیچ میں خالی رہتا ہے مطلب
ہاں جی
تو وہ بنائے ہو
نہیں بنائ ہو
وہ بھی ارود کی دال کا بنتا ہے
ہاں
جیسے اس میں کیا تھا لیں گے میں ریسیپی بتاؤں اس میں آپ کو کیا لینا ہے ٹھیک ہے
ہیلو ہاں بولو
کڑی پتا آٹھ سے دس کڑی پتے لینے ٹھیک ہے
ہاں ہاں
جیسے مطلب سابوت وہ جو مطلب ایک چھوٹا چمچ دردر کٹی مرچی لینا ہے کالی مرچ جی جو اس کے مطلب کہ اس کو وہ کرنا ہے ٹھیک ہے جیرا لینا ہے ایک چھوٹا چمچ ہینگ لینا ہے ایک چٹ نمک سواد انوسار لین ہے
ہاں
تیل اس میں رکھتے ہو اپنے حساب سے جیسے اس کو بنانا ہے
ہاں
پانچ گھنٹے کے لیے مطلب رکھ دینا ہےٹھیک ہے
ہاں ہاں جی
جی جی اس کو کیا کرنا پانی میں پوری طرح سے اچھے سے مطلب کہ دھل کے اور اس سے یہ پانی ڈال کر گاڑھا مطلب ملیام اور پھلا ہوا جو ہوتا ہے اس تو بیٹا مطلب پیس لینا ہے پیس کے
پیس کے
سات منٹ کا مطلب ایک ہی جیسے پیس لینا پہلے ٹھیک ہے اسے اچھے سے مطلب پھیٹ کے اس اور پھر اس کے بعد اس میں کیا ڈالنا ہے ادرک ہاری مرچ کڑھی پتہ جیرا کالی مرچ ہینگ اور نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کڑھائی لینا ہے اس میں تیل ڈال
ہاں
النے تو لوگ کرنا ہے اس میں زیادہ مطلب زیادہ فلیم پہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہاتھ کے پانی کو گیلا مطلب کہ ہاتھ کو گیلا کریں اور اس میں کیا کرنا تھوڑا بٹر لینا ہے بیچ میں مطلب کہ اس کیا کرنا ہے وہ جو گول بنائے تھے ہم نے اس میں چھید کرنا ہے وہ جو اچھے سے اس میں ہول ہو جائے گا نا تو وہ مطلب کہ کیا ہوتا ہے اس آکار ٹائپ کا بن جاتا ہے
ہاں تو آپ پھر کس کے ساتھ کھات
ڈالئے تھے ماچھ پہ دونوں طرف سے جی
ہاں ہاں تو پھر آپ کے ہاں بولیے
آرام سے رکھنا ہے اسے جیسے مطلب کہ ناریل کی چاٹنی چٹنی کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہو
ہاں آپ نے ہاں سابو دانہ کھچڑی بنایا آپ نے
صابو دانا کھچڑی
ہاں
اور مطلب کہ اور بتائے ریسیپی مطلب آپ ضروری کرو ٹھیک ہے
ہاں میں ضرور ٹرائی کروں گی ان شہا اللہ ٹھیک اوکے اللہ حافظ